وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں اب ٹھیک ہاں بس دعاب تھی شکر الحمد اللہ بس شکر
کیسا رہا آپ کا دن آج
دن تو ٹھیک ہی رہا بس تھوڑا بہت میری ماما کو تھوڑا تھوڑا سا ہوا تھا آئی کو ان کو دوائی سے ریئیکشن ہوئی تھی میں جلدی جلدی میں دو دوائی ڈالی تھی اس جیسے آنکھوں میں اس کو تھوڑی سی پروابلم ہو گئی پھر ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لیا وہاں پہ مطلب ڈاکٹر بھی ایسے ہے کہ وہ پہلے پیشنٹ کو بولتے آج اگر جائیں گے تو بولتے دس دن کے بعد ن آئے گا پھر جب انہوں نے ان کو دیکھا نا پھر ان کے اس کے بعد ان نے ان کو جلدی نمبر دیا تھا یہ ڈاکٹر کا بھی بہت مسئلہ ہے کش صحیح سے کوئی علاج ہی نہیں کرتا میڈیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے نا اگر یہاں پہ گورنمنٹ گورنمنٹ گورنمنٹ فیسلٹیز اچھی ہوتی نا تو یہ ہو
اگر باہر پیسے لگتے ہیں لیکن میڈیکل اچھا ہے وہاں پہ باہر
ہ پرائیویٹ میں پھر جانا ہی نہیں پڑتا گورنمنٹ میڈیکل کالج یا ہماری سرکار اس میں ڈیل لی ہے تھوڑے سے اگر پہلے سے تو بیٹر ہے مگر صاف صفائی میں نے ایل ڈی بھی جاتا ہوں پی وی کو لے کر وہاں پہ بھی صاف صفائی اچھی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اچھے سے دیکے دیکھتے ہیں ٹیسٹ بھی فری میں کرتے پر جو باقی سیکٹر ہیں وہ اتنے وہ اچھے سے کام نہیں کرتے اتنے جتنے باقی چیزیں میں نے دیکھا ہے جب سے میں جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے تو مگر اور لیڈیز خاص کر لیڈیز کے لیے ہاسپٹل ٹھیک ٹھاک ہوا ہے
ہاں صحی میں
دوائی بھی فری اور گولڈن کارڈ بھی لایا
اصل میں مودی ابھی لیڈیز کو بہت زیادہ پیمپرنگ کرتا ہے ایز کمپئر ٹو میلس اور انہ اس نے مودی نے بہت زیادہ اسکیم بڑھا بوڑھے لوگوں کے لیے بھی رکھے ہے کچھ کچھ کام اس نے اچھے بھی کیے اب آگے یہ لوگ کرپٹڈ ہے تو ان کو کیا کر سکتے ہیں سرکار اپنا کام کرتی ہی ہے آدھے لوگ یہاں آگے لوگ یہاں پہ کرپٹڈ ہے تو ان کو کیا کر سکتے
ہوں اور آپ کا کیسا دن رہا
کچھ خاص نہیں بچوں کے ساتھ بچوں کی وکیشن ہو گئی ان کے ساتھ دماغ خراب ہوتا ہے ان کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے
ٹھیک اور کھانے میں کیا پکایا آج
آج میرے پتی نے میری زیادہ ہیلپ تو نہیں کی م نے خود وہ صرف چمچ ہلا رہے تھے اور کچھ نہیں اور میرا دماغ کھا رہے تھے باقی میں نے خود ہی بنایا
اچھا اب تو بڑی یہ ہو اگر پتی ایک چیز بھی کرے گا نا وہ بہت شرشٹھ ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے وہ بچاروں کو کام ہوتا ہے پیسہ کمانا یہ تمہارا کام ہوتا ہے پھر بھی دیکھو آپ کے پتی کتنے اچھے کتنی گنی ہے وہ آپ ہیلپ کرتے ہیں ہر چیز پیش رکھتے ہیں آپ یہ بولتے وہ بولتی یہ چیز لا وہ چیز ہر چیز لایپ بہت لکی ہو ایسی لڑکیاں ترستی ایسے پتی کے لیے آپ کو تو اپنے پتی کی پوجا کرنی چاہیے اب کیا بکواس کرتی رہتی ہو دماغ کھاتی
گرمی بہت زیادہ ہے
ہاں ہاں تبھی تو آپ کو سر پہ چڑی ہے گرمی
ہاں
ہوں آپ نے اس سے پہلے کال نہیں اٹھایا
میں نے اٹھائے کی کوشش کی لیکن فون میں کچھ پرابلم ہو رہی تھی
اچھا
ہاں
اور بچے ٹھیک سب
بچے ٹھیک آپ کے بچے ٹھیک ہے
ہاں نہیں میرے بچے کو آسوڑی سی لگی تھی اسی بہن کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بہن کے ساتھ کھیر رہا تھا تو اس کو آنکھ پ لگی تھی
یہ کیا آپ کی فیملی میں انٹائر فیملی میں ہی آج لگی ہے آنکھوں
ہاں پتا نہیں کسی کی آنکھ لگ گئی تبھی آنکھ کو ہاں کے پیچے لگ رہی ہے
صی میں
اور
بس دعا آپ نے کیا پکایا آج آپ کی بیوی نے سوری آپ نے نہیں آپ کی بھی
میری بیوی نے آج پکایا ٹماٹر اور ٹماٹر اور پنز
اچھا
ہاں اور میں نے خود میں نے خود بنایا مٹر پلاو
اچھا اچھا اچھا ٹھیک آپ کتنے ہیلپنگ ہو اپنی بیوی کو ایز کمپیئر ٹو مائی ہسبینڈ
میں ا آپ کے ہسبینڈ کے برابر تو نہیں ہو بس پانچ پرسینٹ اس کے برابر ر پانچ پرسنٹ
کی بیوی سے بات کرنی چاہیے کہ آپ ایسی فینک تو نہیں رہے ہو کہ صحی میں اس کی مدد کرتی تو اچھی بات ہے اپنی بیوی کی ہیلپ کرنی چائے
پ میری بی میں کبھی بیٹی میریب بھی سو رہی ہے اس کو بول کے آپ بولوں گا میں کتنی ہیلپ کرتا ہوں
ہ آپ کو کوئی مہمان مہمان آ گئے ہیں
ہوں منظور انکل آیا ہے ڈیڈی کا فریڈ
اچھا اچھا
ج
اور
بس دو
جیم نہیں گئے تھے آج
ج میں نظر دے کر آ گیا
اچھی بات ہے سنو کرنے جانا
سنو کر بھی جانا ہوتا ہے کبھی کبھی اسٹریس ہوتا ہے ایک دو فریم سے نکل جاتا ہے کھانا کھا کے جاؤں گا
نہیں نہیں نہیں اسنوکر گندی چیز ہے یہ انسان کو لت لگ جاتی ہے اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے اپنے بچوں کو ٹائم دینا چے
میں دیتا ہوں میں دن بھر ادھر ہی ہوتا ہوں دن پہ گھر والے ہی ہوتا خود کو بھی تھوڑا بہت ٹائم دینا ہوتا نا اپنی اسٹرس کے لیے بھی
اب شادی کر کے یہ سب میٹر نہیں کرتا اپنی لائف
میٹر میٹر میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرس فری ہو وہ میٹر ضروری کرتا تھے جب آپ اسٹریس فری ہو تب آپ کی فیملی بھی خوش رہے گی جس سے اسٹرس کام ہو جاتا ہے
ہاں
اور
آج کا دن کیسا رہا آپ کو
ٹھیک تھا تھوڑا ہییکٹک تھا پریشانی تھی تھوڑی بہت تو ہو گیا آوور د تو نکل گیا کیا کرے باغم دو
ہاں بچوں کی وکیشنس ہو گئی
ہاں میں مجھے لگتا میں ایک دو دن میں دلی ہی نکلوں گا بچوں کو ننی حال میں چھوڑوں گا اور میں جا
اور کیا صرف اپنے بچوں کو ننھی حال چھوڑتے ننھی حال چھوڑتے ہو
میں کیا میرے اگر میں باہر ہوگا تو میرے بچے کیا خود ہی رہ پائیں گے یہاں پہ اکیلے وہ ان کو کون دھیان رکھ
کیوں آپ پیرنٹس کو نہیں کی ریسپانسبلٹیز ہے
میری پیرنٹس الگ ہے میں الگ ہوں
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا
آپ کو پتا ہونا چاہیے نا شادی کے بعد پھر انسان کو بہت سوچنا پڑتا ہے لائف ہییکٹک ہو جاتی ہے
اچھی بات ہے ویسے آپ کو دلی کیا کرنے جانا ہے وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے ابھی
دلی والے آ رہے ہیں کشمیر اور کشمیر والے جا رہے ہیں دلی
کام کام کام کیا کرے موٹر لانے ہے جم کے موٹر بیٹھے ہے کسٹمر بھگ جائیں گے میرا خرچہ نہیں نکلے گا میرا مکان بنا رہا ہوں کیسے بناؤوں مکان جب
اچھا آپ کو کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے
ہوں مکان کی کنسٹرکشن چل رہی ہے بچوں کے لیے گھر بنا رہا ہوں
اچھی بات ہے آپ کو تو بہت ریسپانسبلٹیز ہیں
کیا کہ جب تک انسان لائف میں اسٹرگل نہیں دیکھے گا آگے کیسے بڑھے گا
اسٹرگل سے ہی انسان جب تک لوہا گرم نہیں ہوگا پگھلا نہیں جائے گا وہ سخت کیسے بنے گا
صحیح ہے کھانا کھایا آپ نے
نہیں ابھی نہیں کھایا ابھی تو میں بیٹھا ہوں
اچھا ٹھیک ہے آپ کو میں نے بولا تھا میڈیسن لانے کے لیے آپ نے لائی تھی پھر میرے لیے میڈیسن
میں تو میڈیسن آپ نے میرے کو فون نہیں کیا تھا میڈیسن میں لاے جاؤں گا ہاں وہ میں ابھی لاؤں گا وہ میں ابھی لاؤں گا میں ابھی کال پہ تھا تو میں بھی لاؤں گا تھوڑی دیر میں آپ
اچھا آج ہم نے کوئی کال نہیں کیا آج ہمارا بہت کام ہوا ہوتا آپ نے کال نہیں کیا دن بھر آپ بیوی کے ساتھ بزی تھے
ہاں ہاں میں اس کو رسوئی میں مدد کر رہا تھا
گھمانے لیا کرو اب اگر ان کی وکیشنس ہیں ان کو آؤٹ ڈور بھی لیا کرو
انشاء اللہ لوں گا میرے کو تھوڑا بچی کو دانت میں پرابلم ہے مجھ اس کو پریکٹس کو لینا ہے اور چھوٹے بڑے کو کتلا کرنا ہے اب وہ چیزیں میری امپورٹینٹ کام ہے وہ میرے کو ہونا چاہیے
اچھا اچھا اچھا
کیونکہ وہ بہت ضروری ہے میرے لیے
صی میں آپ تھوڑا سا بچوں کو لینا چاہیے باہر
نہیں ابھی تھوڑا بزی ہونا جب ایک بار میں میرا سارا یہ کا مکا کا رڈی ہوگا پھر تو میں ان کو روز بھی سے باہر لے جاؤں گا پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے
اچھا کیا چلو میںپ کو یہ گرم کرتی ہوں تو بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں
ٹھیک ٹھیک